ہیلو
بولیے
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت
سب ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ادھر بھی اچھا ہے
ناشہ ہو گیا
ہوں ناشتہ بھی کر لیے جسٹ بچے لوگ کو بھی اس اسکول بھیجیں چھوٹا والا ساتھ میں ہے
اچھا بھیا
بھیا اپنا کام بھی چلے گئے
ہوں
اور
اور سب ٹھیک ہے
ان کو سلائی سیکھنے جانا تھا سلائی سیکھنے نہیں جانا ہے کیا
آج بہت دھوپ ہے اتنا دھوپ میدم لہر جائیں گے
اور
ادھر پانی وانی گا ہے
کل سے تو ادھر بارش نہیں ہو رہی ہے
ادھر بھی تین چار دن سے نہیں ہو رہی ہے
ہاں مکئی کوڑنے کا ٹائم دے دیا ہے
ہوں مکئی میرے گھر کو آ گیا
ہاں
اتنا دھوپ ہے نا کہ کیا بتایا
ادھر تو ویسا دھوپ نہیں نکلا ہے کہیں بادل ہے ہلکا ہلکا ہلکا کا دھوپ ہے موسم مطلب اچھا ہی ہے اور تمہارا بھائی
وغیر سے
مدرسہ نکل رہے ہیں
ہوں ناشتہ میں کہ بناائے تھے
ناشتہ میں بنایا تھا پراٹھا روٹی بھجیا اور سبزی تھا
ہوں
بابو کو گھونجیا دے کر کے بھیجنا رہتا ہے
ہوں
اس کی وجہ سے بنانا پڑتا ہے
ہوں
اور
اب کھانا تو دوپہر میں ہی بنے گا
نہیں ابھی دال بنا لیے ہیں چاول چن رہے ہیں چاول بنا کر کے اس کے بعد ادھر سب ہاں
ہوں
اب اور اس بار کہیں گھومنے نہیں گئے
کہاں جائ گھومنے کوئی ابھی جانے والا نہیں ہے ابھی ایڈمیشن مطلب آن لائن فارم بھرے ہیں ایک سپتاہ میں ایڈمیشن کرانا ہوگا ڈالٹے گن جا کر
کس چیز کا ایڈمیشن کروانا ہے
بی ایس سی
بی ایس سی کر رہے ہیں
ہوں
اب ابھی گھومنے کا موقع ملے گا تب نا
ہاں ہاں پڑھائی کے سلسلے میں تو بہت کم موقع ملتا ہے
ہوں کوچنگ اگر جاتے رہتے تب تو موقع مل جاتا ہے گھومنے کوچنگ کی طرف سے مل جاتا ہے لیکن اسکول کے طرف سے اتنا سارا بچہ کو لے کر جانے میں پھر گھر سے پرمیشن نہیں مل پاتا ہے
ہوں
اور کالج ہے نا کالج کی طرف سے کوئی نہیں لے کے جائے گا کیونکہ کالج میں بہت سارا بچہ لوگ پڑھتا ہے تو
جی اتنا بچہ لوگ کو ٹیچر
ہوں اپنے اوپر رسپانس نہیں لینا چاہتے ہیں
ہاں اور
ہوں
ہاں تمہارا سوا بھائی جان کیا کر رہے ہیں
کیا کریں گے دکان میں رہتے ہیں آج کل رہتے ہیں پاسپورٹ بنوانے بڑکا بو بڑکی کہ امی کو حض کرنا جانا ہے
ہوں
ہ ابھیید بات
تو بہت اچھا خوشی کے بات ہے ماشاء اللہ
یہ تو خوشی کی بات ہے پاسپورٹ بن مطلب بنوانے گئے تھے اب پت نہیں کتنے دن میں بنتا ہے اور حضت بھائی جان دبئی گئے ہیں
تو وہ کیا کر رہے ہیں
ان کو کوئی کمپنی میں کام ہاں دبئی کے ہے اب وہ عید میں آئیں گے ڈائریکٹ
ہوں
ہوں
اور چھوٹے بھائی جان رینچی رہتے ہیں
ہوں
سنے تھے اس کا شادی بیاہ ہونے والا ہے پھر کیا ہوا نہیں
ہوئے گا ستائیس میں ہوگا عید بار شاید ترنت ہوگا اس کے بعد پھر حج کرنے جائیں گے
ہاں ہ
ہ ہو بات عید بار تبھی نا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں کہ لے کہ شادی کر کر ہی جانا تھا حض کرنے تو یہید بات ہوگا ترنت جسٹ تو کر رہے ہیں
اچھا رہے گا
ہوں ا وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے تو کر ل رہے ہیں پھر پیریر میں درد زیادہ ہو جائے گا بیمار ومار ہو جائیں گے تو
ہاں ہاں صحیح عمر میں جائیں گے ابھی
ہ اور پھر ویسے لگے گا ابھی نہیں بیمار ومار ہو جا ہے تو بیمار لوگ کو نہیں لگتا ہے
نہیں پھر پریشانی ہو جاتا ہے زیادہ
اب ابھی ٹھیک ٹاک ہے مطلب چل پھر لے ہیں بڑھیاں سوچ رہے ہیں چل جائیں گے اب ابھی سب کچھ ابے کیا پیسا کڑی سب ہے ہے ابھی
پیسہ آ گیا
ہوں تو پیسہ نہیں آیا تو
نہیں اس ٹائم سنتے تھے کہ نہیں ملا ہے نہیں ملا ہے بھاگ دوڑ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے
ہاں تو باگ دورتک کرنا ہی پڑتا ہے اسد بھیا کو وہاں دبئی جے میں ڈیڑھ لاکھ خرچہ ہوا
ہوں تو کب گئے کب گئے ہیں
ا ہم ساید یہاں آپ کے گھر سے تیز کے دن آئے تھ ہیں تو ا گئے ہیں تیز کے دو تین دن بعد گئے ہیں
مطلب فی الحال میں گئے ہیں
ہاں فی الحال ہی میں گئے ہیں بھی
نہیں تو پہلے سنے تھے کہ ممبئی رہ رہا ہے ممبئی
ممبئی سے آئے تھے شاید رمضان میں تو پھر رمضان سے کہیں نہیں گئےم ممبئی سے آگے مطلب تو پھر اس ب اس بار دبئی کا پاسپورٹ بنوا لیے
تو اس ٹائم کام سیکھ رہے ہوں گے وہاں
نہیں اس ٹائم بھی مطلب لگا تھا وہی کمپنی میں کوئی کمپیوٹر چلانے والا ہی تو شاید وہی کمپنی کے تھرو آگے بھیجا گیا ہے
او ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا
ہ اچھا وہ بھیا ابھی گریجویشن کیے بھی نہیں ہے بڑھیا ہے پڑھتے ادھر کماتے بھی رہیں گے جاب ویسا جاب تو سب کو کھجتا ہے آج کل
ہوں
اور ا تھی پھر گریجویشن کر لیں گے اس کے بعد کچھ کریں گے ابھی تھوڑی نا سادی بیاہ ہوگا گھر رہنا ضروری ہے
نہیں صحیح ہے نکل گئے وقت پہ تو
ہوں ابھی آرام سے پانچ چھو سال ادھر رہیں گے ہاں پانچ چھ سال رہیں گے آرام سے پھر تب تک لا تو کچھ گریجویشن کرنے کے بعد کچھ ہو ہی جائے گا
آرام سے ہو جائے
پیسہ رہے گا تو اپنا بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں
ہوں جاب نہیں ہوگا تو کم سے کم پیسہ رہنے کے بعد آرام سے بزنس کر لیں گے اچھا اچھا بزنس تو کمائی اس میں آتے رہے گا
ہوں اب مان لیجیے چھ سے سات سال اگر ادھر رہ گئے تب تو بڑیا پیس آائے گا اگر جم کرتے رہے اڑائےیں اگر نہیں تو
ہاں
تو اس کے بعد اگر کچھ جاب ووب نہیں لگا تو اپنا آرام سے اپنا خود کا بزنس کر سکتے ہیں ادہھر پہ
صحیح ہو گیا بہت اچھا کیا ہے
ہوں بہت اچھا سب کچ ٹھیک کہ رہے ہیں ان کو
وقت رہنے میں دیکھ رہے ہیں ادھر کہ جاب جلدی ملے گا ہے نہیں
ہوں ادھر جاب ملنا بہت مشکل لڑکا لوگ ہیں تو چل جا رہے ہیں لڑکی لوگ کہاں جائیے گا دبئی جائیے گا
لڑکی لوگ کہاں جا پائے گی اور لڑکی لوگ کو ویسا چھوٹ تھوڑی ملتا ہے سب کو
ہاں
ویسا ہی ماں باپ رہتے ہیں جو
ماں باپ کا بات نہیں ہے آج کل زمانہ بھی نہیں دیکھ رہے کہیں بھی کوئی بھی کچھ کر دے گا اور نہیں نہیں نہیں کیجیے گا تو مار کے پھینک دے گا
ہاں
تو اپنا جان کب بھی تو ڈر ہے زندگی ایک ہی بار تو ملا ہے کہاں جی کا آواز آ رہا ہے ویس سے
پانی کا ہے
ہاں
اور
آب کے ہاں ہو گیا آپ کے دیور کا شادی کب تک ہے
ستائیس میں ہی ہوگا
ہاں
ہوں
اوپر اوپر بنایا ہے گھر روم ووم
نہیں نہیں اوپر نہیں بنا ہے بس جو ہے وہ اتنا ہی ہے
ہوں تو بھیا بھی یہاں کیا کر رہے ہیں بھیا باہر نہیں رہتے تھے
تو بھیا اس ٹائم کام بند تھا اس اسی لیے گھر میں تھے تو جب کام اسٹارٹ ہوا دوسرے جگہ گئے ہیں ٹاٹا میں وہاں پہ بندے ہیں تو ٹاٹا میں اسٹارٹ ہوا تو ادھر چے گئے بات کر کے گھر میں رہنے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے
مطلب وہ باہر چلے گئے
ہاں
او کب گئے
پرسوں
باہر نہیں جائیں گے گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کہاں سے ہو پائے گا بچا لوگ کے بھی پڑھائی بھی جاری رکھ دنا ہے مدرسہ اسکول دونوں تو دیکھنا ہے
اب اس کو بھیجیے بابو کتنا سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا
نہیں ابھی تو چار سال بھی نہیں ہوا ہے چار سال ہو جائے گا تو اس کا ایڈمیشن کروا دے
ہاں ایسے سیکھے گا نا کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے
ہاں
پرائیویٹ اسکول میں ن بھیجتے ہیں
ہاں پرائیویٹ میں ہی جاتا ہے
ہ چو سات سو لیتا ہوگا پر منتھلی
سات سو ہے اسکول کی پھر آٹو سے جاتا ہے تو اس کا تین سو لیتا ہے ایک ہزار ہر مہینہ ہو رہا ہے
کون کلاس میں ہےبو
ابھی ون کلس میں ہے
ہ ٹھیک ہے تو
کیندری میں اپلائی کیے تھے لیکن وہاں نہیں ہو پایا نہیں ہونے کے کارن ادھرے رہنے دیے ابھی فی الحال پھر اگلے سال ٹرائی کرتے رہیں گے کوشش کریں گے اگر ہو جائے گا کیندری میں تو وہاں کا پڑھائی بھی بہت اچھا ہے اور
ہاسٹل میں اس کو ڈال دیجے ہاسٹل میں
ہوسٹل میں جانے کے لیے رہ گری یہ نہیں ہوتا ہے
وہاں ایان بھی ہاسٹل میں یہ ڈالتے ہیں اتنا روتا ہے نا کہ کیا بتائے
ہوں
سیونت کلاس میں بڑا بچہ ہے پھر بھی روتا ہے ہر سنڈے کو بات ہوتا ہے بس اور ادھر ہر سنڈے کو جب کوئی مطلب پیرنٹس ا تو بسن بازی کی بیٹا
او اتنا بڑا ہے شو روتا ہے
ہاں اتنا روتا ہے نا کہ کیا بتائے ہم